پرے باپچ ہو
الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنایں آپ ٹھیک ہے
جی الحمد للہ بالکل ٹھیک
جی کیا گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ میرے پیارے بھائی جان آج میں آپ کو پلاسٹک کی آلودگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوںا
جی جی بالکل
پلاسٹک آج کے دور میں ہر جگہ استعمال ہوتی ہے شاپنگ بیگس بوٹلس پیکنگ اور روزمرہ کی بہت سی چیزیں پلاسٹک سے بند پلاسٹک کا استعمال آسان اور سستا ہے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اسی لیے پلاسٹک کی آلودگی دنیا بھر میں ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے پلاسٹک آسانی سے ختم نہیں ہوتا اسے گلنے اور مٹنے میں مل ملنے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں جب پلاسٹک زمینیا دریاؤں میں پھینکا جاتا ہے تو یہ ماحول کو آلودہ کرتی ہے سم سمان سمندری جانور اور پرندے اکثر پلاسٹک کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرا ہو سکتا ہے پلاسٹک جلانے سے زہریلی گیسیں نکلتی ہے جو ہوا کو آلودہ کرتی ہے ایک ایسے ہیں انسانی صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہے اور انسان کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے جی جی جی
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے ہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنا ایک موضوع پیش کرنا چاہوں گا کلائمیٹ چینج اور دنیا بھر میں بڑھتا ہوا درجہ اندہ حرارت آج کے دور میں کلائمیٹ چینج دنیا کے سب سے سنگین مسائل میں سے ایک بن چکا ہے زمین کا درج حرارت ہر سال بڑھتا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے ماسک و نظام متاثر ہو رہا ہے گرین ہاؤس گیسز فیکٹریز کا دواں اور فاسل فیولز کا زیادہ استعمال اس مسئلے کی بڑی وجہ ہے اس کے نتیجے میں گلیشیرس بگڑ رہے ہیں سمندری سطح بلند ہو رہی ہے اور کئی علاقوں میں شدید گرمی کا سلسلہ بڑھ رہا ہے یہ تبدیلیاں صرف ماحول کو ہی نہیں بلکہ انسانی صحت زذراعت اور معاشت کو بھی متاثر کر رہی ہیں اس ٹاپک میں واضح کرے کہ کلائمیٹ چینج کس طرح پیدا ہو رہا ہے اس کی بنیادی اسباب کیا ہیں اور اگر انسانیت نے وقت پر قدم نہ اٹھایا تو مستقبل میں کس قسم کے خطرناک نتج نتائج سامنے آ سکتے ہیں تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے کچھ کلائمیٹ چینج کے بارے میں
جی جی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے گلوبل وارمنگ سے کلائمیٹ چینج پہ بہت اثر پڑ رہا ہے یعنی کہ آ مطلب جو جو ہم دھوئے پھینکتے ہیں جو اسموکنگ ہے جو ایشوز وہ ہو رہے ہیں دن بہ دن کی وجہ سے گلوب ہمارا وارم ہو رہا ہے ج کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں جیسا کہ ہم پچھے سالوں سے دیک رہے ہیں کشمیر کا کلائمیٹ ڈے بائی ڈے شفٹ ہوتا جا رہا ہے
سگریٹ پینے سے ہوتا ہے
ہاں
اچھا
میں اب اگلے موضوع پہ آنا نہیں کاربن ڈائیکسڈ سائڈ سے ہوتا ہے نا وہ وہ سگریٹ سے بھی آتا
جی جی تھوڑا کہہ سکتے ہیں
ہاں
جی
خیر میں اپنے موضوع پہ آنا چاہوں گا جس کا انوومان ہے مبشرات مبشرات کے فائدے یا کہہ سکتے ہیں ہم بستری کے فائد اسٹریس کم ہوتا ہے اس سے باڈی میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس جو سکون اور ریلیکزیشن کا احساس دیتے ہیں موڈ بہتر ہوتا ہے خوشی اور اموشنل ویلبینگ میں اضافہ ہو جاتا ہے نیند اچھی آتی ہے ریلیشن شپ مضبوط ہوتا ہے پارٹنرس کے درمیان محبت ٹرسٹ اور اموشن بارڈنگ بڑھ سکتی ہے یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے جو دل کی صحت کے لیے فائدے مند ہوتی ہے سیکس کے دوران کچھ انرجی استعمال ہوتی ہے جو فزیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بن سکتی ہے
کچھ ریسرچ کے مطابق ریگولر سیکسوئل ایکٹیویٹی سے امیونٹی پر مثبت اثر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا آرگزم کا کے بعد ہڈی کےیا مسلس کے درد میں کچھ دیر کے لیئے کمی محسوس ہوتی ہے صحت مند اور خوشگوار سیکچوئل ریلیشن شپ سے سیلف اسٹیم میں بہتری آ سکتی ہے سیکشوئل ایکٹیوٹی اور آرگزم پیلوک فور مسلس پرفارمنس کو سپورٹ کر سکتا ہے ہمیشہ میوچئل کنزنٹ ہونا ضروری ہے پروٹیکشن لگانا جس سے ایسٹی آئیز اور انپلڈ پرگنسی کا رس کم کرتا ہے شکریہ جی جیم بھائی جان بھائی جان ج
نہیںی ہے
بھائی بھائی جان جی جی جی
جی میرا اگلا موضوع ہے آب بہت اچھا موضوع جس کے بارے میں ہم پچھلی بار پچھلی بار بھی ہم نے بات کی لیکن حالانکہ کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں نئے نئے موضوع پہ بات کرنی چاہیے اور میرا آگر موضو
پہلی بار جن جو آپ نے اس وقت ہم بستری پہ بات کی تھی میں نے جنرلی آپ کو سیکس ایجوکیشن پہ بات ہم نے کی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمیں سکھانا چاہیے بچوں کو اس کی اہمیت اس لیے میں نے بات کی اور کچھ
بالکل بالکل رس فرمایا آپ نے میرا موضوع ہے کلائمیٹ چینج کا کشمیر کی زندگی اور زراعت پر اثر
جی
کشمیر اپنی خوبصورت وادیوں برف پوش پہاڑوں اور پلو کے باغات کے لیے مشہور ہیں لیکن کلائمیٹ چینج نے اس حسن کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے سردیوں میں برف کم پڑ رہی ہے برسات کی نز ایگزام میں تبدیلی آ رہی ہے اور گرمیاں گرمیوں کی شدت بڑھ رہی ہے اس کا سیدھا اثر سیب چری اور دوسری فصلوں کی پیداوار پر پڑ رہی ہے اس کے علاوہ ٹوریزم میں بھی اس کے اثرات کافی دیکھے گئے ہیں اور حکومت اور عوام کو اقدامات کرنا چاہیے اس
جی جی بالکل صحیح صحیح صحیح درست کرنا ہاں جی بھائی جان میں اپنے اگلے موضوع پہ آنا چاہوں گ ہ گا جس کا نام ہے مصنوعی ذہنات یا آرٹیف ایشل انلیجنس مصنوعی ذہنات یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم اے آئی بھی کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک اہم ترقی ہے اے آئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مشینس اور کمپیوٹرس کو سوچنے سیکھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے اس کے آج کے دور میں اے آئی ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے آج ہم موبائل فون وائس اسسٹینٹ آن لائن شاپنگ نیویگیشن ایپس اور سوشل میڈیا میں اے آئی کا استعمال دیکھتے ہیں اسپتالوں میں آئی بیماریوں کی تشخیص میں مدد کرتا ہے جبک تعلیم کے شعبے میں یہ اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے سیکھنے میں مدد دیتی ہیں اے آئی کے بہت سے فائدے ہیں یہ مشکل کام کم وقت میں اور زیادہ درست طریقے سے انجام دیتی ہے اس سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے لیکن اے آئی کے کچھ نقصان بھی ہے کی زیادہ استعمال کی وجہ سے کچھ لوگوں کی نوکری یاں متاثر ہو جاتی ہیں اگر اے آئی کا غلط استعمال کیا جائے تو پرائیویسی اور سیکورٹی کا ماسلگی پیدا ہو سکتا ہے اس لیے اے آئی کو ہمیشہ ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے
ا بالکل بالکل درش فرمایا آپ نے اے آئی کے بارے میں بالکل آپ کا بہت ہی اچھا موضوع تھا یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اے آئی کی مدد سے ہم بہت سارے کام چند سیکنڈس میں کرتے ہیں اور جن کو بہت وقت لگتا تھا جیسے سرچ کرنا جیسے کوئی چیزیں دیکھنا جی جی سمجھنا مطالع مطالعہ میں یا کسی بھی کام میں ہم اے آئی کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور
جی جی
بےحد اچھا ہے ابھی کے لیے ہمارے تو میں اپنا ایک اور موضوع پیش کرنا چاہوں گا جنگلوں کی کٹائی اور کلائمیٹ چینج کے درمیان تعلق دیکھیے ا جنگل زمین کے پھیپھڑے سمجھے جاتے ہیں ہے کہ نہیں اگر امیزون جنگل کی بات کری
جی جی ہاں ہاں
تیس پرسنٹ آکسیجن وہی سے ہماری دنیا کو ملتا ہے
بہت بہت بہت ال آباد
جنگلوں کو پھیپڑے اس لیے سمجھم سمجھتے ہیں کیونکہ
جی
وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے کر کے آکسیجن پیدا کرتے ہیں
اس لیے ہمیں سکون ملتا ہے پیڑوں کے نیچے جی
جی مگر افسوس کے ساتھ دنیا بھر میں جنگل تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں نئی عمارت تو روڈوں اور انڈسٹریز کی تعمیر کے لیے درختوں کو ختم کیا جا رہا ہے اس عمل سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوا میں بڑھ جاتی ہے جو کلائمیٹ چینج کو مزید شدت دیتی ہے
جی جی
جنگلیوں کے جنگلوں کے خاتمے سے جانوروں کا قدرتی مثک بی تباہ ہوتا ہے اور بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوتی ہے اس موضوع میں واضح کرے آپ آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ جنگلوں کی حفاظت کلائمیٹ چینج کو کم کر نے میں کس قدر اہم ہے اور ہر فرد اس سے سلسلے میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں
ج پہلی بات تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہر انسان کا کہ وہ درختوں کی حفاظت کر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں درختوں کی ضرورت ہے کبھی ہم کارڈ بھیے سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم ایک کاٹ رہے تو اس کی جگہ بیس لگاائے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ نہ صرف ہمیں غذا بلکہ ہمیں اس سے اسے جو ووڈ ہے وہ بھی ملتا ہے اسے کھانے کھانے کے لیے بھی استعمال جیسے کہ پھل و پھول وہ بھی ملتے ہیں اور یہ آکسیجن بھی ہمیں فراہم کرتا ہے اور زمین جو ہے اس سے مضبوط بھی رہتی ہے ہمیں چاہیے کس کی حفاظت کرے ہمیں جس جگہ بہت زیادہ ضرورت ہے اسی جگہ ہم ا کاٹے اور زیادہ سے زیادہ جنگلوں کو محفوظ کرے اور ایک کی جگہ بیس کاٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں جی
بالکل دوست فرمایا آپ نے بالکل
جی جی جی چلیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر
بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے بہت اچھا لگ
چلیے پھر